و
وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہو آپ
جی بھائی جان ٹھیک بالکل شکر اللہ کا آپ سب ٹھیک گھر پہ سب ٹھیک
جی جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
جی الحمد للہ جی بھائی جان آج میں آپ کے ساتھ ایک اعلیموضوع پہ بات کرنا چاہوں گا کیا اجازت ہے آپ کی
جی جی ضرور
ا وقت کی قدر وقت انسان کی زندگی کی سب سے قیمت قیمتی دالر
دنیا کی ہر چیز دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن گزر چکا وقت کبھی واپس وس نہیں آتا اسی لیے عقل مند لوگ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں اور ہر لمحے کو کسی نہ کسی مفید کام میں گزارتے ہیں جو شخص وقت کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے وہ اپ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے لگتا ہے ہر انسان کو دن میں برابر چوبیس گھنٹے ملتے ہیں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان گھنٹوں کو بہترین طریقے سے استعمال میں اپنی قیمت قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں وقت کا درست استعمال ہی کامیاب اور ناکام افراد کے درمیان اصل فرد پیدا کرتا ہے
جی بہت اعلی بہت درست فرمایا آپ نے طالب علم کے لیے بھی وقت کی قدر اور بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے اگر وہ روزانہ اپنی پڑھائی کے لیے وقت مقرر کرے درس کے وقت پر دہرئے اور امتحان سے آ امتحان سے پہلے تیاری مکمل رکھے تو اس کے کامیاب ہونے کے امکانات بہت ا بڑھ جاتے ہیں اس کے برعکس جو طالب علم ہر کام کو کل پر ال دیتا ہے وہ اکثر پریشانی اور افسوس کا شکار ہوتا ہے وقت کی پات بندی انسان کی شخصیت کا آئین ہوتی ہے جو لوگ
بہت آ ب
جو لوگ اپنے وادوں اور ملاقاتوں پر وقت کےم مطابق پہنچتے ہیں لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کے ان کا احترام کرتے ہیں وقت کی پاب بندی نہ صرف اچھی عادت ہے بلکہ یہ ذمہ داری اور انتظام کا بھی ثبوت ہے
ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج کے دور میں بہت سی چیزیں انسان کا وقت ضائع کرتی ہیں اگر انسان ہوشیاری سے اپنی مصروفیت کا منظم نہ کرے تو وہ اپنے مقصد سے دور ہو سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی ترجیحت کا تعین کرے اور صرف ان کاموں پر توجہ د جو اس کی زندگی میں بہتری کا سبب بنے جو وقت گزر جاتا ہے اس کا بدل نہیں ہوتا اس لیے ہر دن کو ایک نئی شروعات سمجھنا چاہیے اور ہر لمحے سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر کل آپ کو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو شاید یہ غلطی آپ کو کچھ سکھانے کے لیے تھی ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے اور انہیں غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اپنے وقت کو اور بھی اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی محنت اور روزانہ کی پابندی آخر کار بہت بڑی کامیابی میں تبدیل ہو جاتی ہے آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وقت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جو لوگ اس نعمت کی قدر کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ گزارتے ہیں اور ترقی حاصل کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے علم حاصل کریں محنت کرنے والدین کی خدمت اور اپنی شخصیت کو بہتر بنانے میں صرف کریں وقت کی قدر کرنی کرنا ہی کامیاب زندگی کی بنیاد ہے
جی جی بہت ارہا بہت درست فرمایا آپ نے وقت کی پابندی انسان کےے بہت ضروری ہوتی ہے اور ہر بار وقت کی اہمیت انسان کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے اور اور خاص کر طالب علم کو وقت کا پابند ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس کو تعلیمیاتی ادارے میں کامیابی چاہیے تو اس کو ہر کام وقت پر کرنا چاہیے اور میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں آخر میں آپ نے تو سب بول دیا سب ضروری باتیں جو بھی وقت کو ل کرتی آپ نے سب اضافہ کر دیا اس میں آپ اس میں کچھ اور بولنا چاہیں گے وقت کی پابندی پر تاکہ میں اور جان سکوں وقت کی پابندی کو لے کے
جی جی بالکل جی بالکل وقت یعنی کہ اگر آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں تو آپ میرے ساتھ بھی صحیح ہے اور اگر آپ وقت کی قدر نہیں کرتے یعنی کہ آپ میری بھی نہیں کرتے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر ایک سیکنڈ ہر آپ نے خ ہر ایک دن ہر ایک مہینے کو اچھے سے گزارے جیسے کہ یہ کبھی نہیں آئے گا اور آ بھی نہیں سکتا کہ جوگ گزر چکا ہے وہ دوبارہ نہیں آنے والا
جی جی وقت ہے وہ زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا اس لیے ہمیں ہر لمحہ سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے
جی اور اور بات یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا ہمیں ہر کام وقت پر کرنا چاہیے وقت کی پابندی ایک اچھی عادت ہے وقت کا صحیح استعمال کامیابی دلاتی ہے
جی جی ہمیں جو لوگ وقت ضائع کرتے ہیں وہ بعد میں پچھتاتے ہیں ہمیں اپنے ہر کام کے لئے وقت مقرر کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے وقت کی قدر کرنے والا انسان ہمیشہ دوسروں کی نظروں میں عزت پاتا ہے اس لیے ہمیں وقت آج کا ہمیں اس لیے اسی لیے ہمیں آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے
اور میں آپ کو ایک اور موضوع کے بارے میں بتانا چاہوں گا کیا ہمیں اجازت ہے
جی جی
ماحول ماحول کو صاف رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے درخت ہمیں صاف ہوا اور آکسیجن دیتے ہیں آج کل آلودگی بڑھتی جا رہی ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانی چاہیے پلاسٹک کا کم استعمال کرنا چاہیے صاف ماحول صحت مند زندگی کی نشانی ہے
جی جی بہت درست فرمایا آپ نے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے تاکہ ہمارا جو قدرتی نظام ہے وہ ڈسٹرب نہ ہووں وہ اپنے گہرے میں رہے جی بالکل درست فرمائے اپنے اور پلاسٹک کا بھی یوز ہمیں استعمال جو ہے بہت کم کرنا چاہیے ہمیں پلاسٹک پر بین ہمیں پلاسٹک کے استعمال پر بین بھی کرنا چاہیے سرکار کو چاہیے کہ وہ پلاسٹک کو کمپلیٹلی مہن کرتے جی جی بہت درست
جی جی اور میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہوں گا کیا ہمیں اجازت ہے
جی جی
تعلیم ہر انسان کے لیے بہت ضرورت ہے یہ ہمیں علم اور شعور دیتی ہے ایک تعلیم یافتہ شخص معاشرے کی بہتر خدمت کر سکتا ہے ہمیں دل لگا کر بیٹھنا چاہیے علمی کامیابی کی کنجی ہے
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے علم کے بغیر تو دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر پائے تاکہ وہ نہ صرف اپنی سوسائٹی کو بلکہ پورے ملک کو اس سے فائدہ پہنچا سکے
جی اور ایک اور بات ہے صحت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اچھی صحت کے لیے متوزن کزاں کھانا چاہیے روزانہ ورزش کرنی بھی ضروری ہے ہمیں صاف پانی پینا چاہیے اور صفائی کا خیال رکھنا چاہیے صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے
جی جی بہت اعلی بہت درست فرمایا آپ نے صحت ہی وہ نعمت ہے جس کے بغیر انسان کی ہر ہر قوت ہر طاقت ا بالکل خاک ہے انسان کو اپنی صحت کا بالکل بھرپور خیال رکھنا چ چاہیے اور صحت آتی ہے ا صحت مند کھانے سے ہمیں ہمیں صحت مند کھانا کھانا چاہیے ہمیں اپنی صحت کے لیے روزانہ ایکسرسائز کرنی چاہیے تاکہ ہماری صحت بالکل مکمل ٹھیک رہے
اور فاسٹ فوڈ اور زیادہ میٹھی چیزوں کا کم استعمال کرنا چاہیے وقت پر سونا اور جلدی اٹھنا بھی صحت کے لیے مفید ہے صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے صحت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان صحت مند ہے تو وہ ہر کام بہترین طریقے سے کر سکتا ہے اچھی صحت کے لیے متوازن غذا کھانا چاہیے اور روزانہ ورزش کر اچھا
جی بالکل بالکل بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت کچھ جاننے کو ملا اور
جی ہمیں بھی جی ہمیں بھی ہمیں بھی جتے ہیں پھر کبھی ج ان شاء اللہ اللہ
اللہ حافظ